ہلو ہلو
ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی
ٹھیک ہو
جی اللہ کا کرم ہے
آپ بتائیے جی اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ وکہ
جی اللہ کا شکر ہی ہونا چاہیے ہر کس انسان پر کس موضوع پہ بات کرنی ہےج
ہم لڑکیوں کے بارے میں بات کریں گے
اچھا بالکل کریے
جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سماج میں لڑکی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے رہی اب
نہیں ایسا کچھ نہیں
جی
ایسا کچھ نہیں ہے عزت نہیں رہی
نہیں لڑکیوں کی عزت اب کوئی کر ہی نہیں رہا بائی سے کہ لڑکی کو بے قدری مل رہی ہے آج پہ جیسے کہ آپ کو پت ہی ہے کہ آج کل کے نوجوان جیسے یا آج کل کے سسرال والے جیسے کہ بہت ہی کچھ بول رہے لڑکیوں کے بارے میں
نہیں ہاں کر تو رہے ہیں لیکن آپ کسی ہر کسی کو نہیں بول سکتے کیونکہ ہر انسان ایکسا نہیں ہوتا ماشاء اللہ سے میں بھی سسرال میں ہوں ماشاء اللہ سے میری سسرال اتنی اچھی ہے اور ماشاء اللہ سے میرے شوہر اتنے اچھے ہیں
جی
جی کہ اللہ ہر کسی کو دے ایسا نہیں ہے کہ ہر ہر انسان ایک سا ہو کیونکہ ہاں بہت سے ہوتے ہیں وہ سو میں دس ایسے نکل جاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے کہ بس کچھ کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ جہاں لڑکی پریشان وہاں اس کے ماں باپ پریشان ماں باپ کے پورا پریوار ہی پریشان رہتا ہے
جی بالکل صحیح وہی بات میں بول رہا ہوں کہ میں نے تھوڑی نہیں بولا کہ ہر کسی کے پاس ایسا ہوتا ہے
آج کل بولا نا تم نے کہ لڑکی کی کوئی عزت ہی نہیں رہی ہے آج کل
بالکل میں نے صحیح بات بولی آپ کو کیا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہی ہوگا کہ لڑکیوں کے عزت کو کیسے تار تار کیا جا رہا ہے
سوشل میڈیا کا ذکر آیا چلو میں بھی ایک قصہ چھیڑوں شوشل میڈیا پہ ابھی جو سارے عام ہو رہا ہے ایک سونم نام کی جو لڑکی ہے اس نے اپنے ہسبینڈ کو ہی مار دیا
جی
دیکھو کتنا اس کا کا بس ایک ہی لوتا بیٹا تھا اس کی کیا غلطی تھی جب آپ کو شادی ہی نہیں کرنی تھی تو اس سے لڑکے سے م نہیں کر دیتے آپ
جی بالکل صحی
یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ سسرال اور لڑکی کی وہ کر سکتا ہو کیونک ہے نا آج کل لڑکیاں بھی اتنی تیز ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے اللہہ نے ہدایت دیے اللہ نے صحیح راستہ دکھائے انہیں بھٹکائے ن
بالکل
جی ہاں بہت سی جگہ اتنے نالا سسرال والے مل جاتے ہیں میرے بھی نظر میں ہے دو چار ہمارے رشتے داروں میں کہ وہ اپنی بہو کو یہ سمجھ کہ ایک نوکرانی سے بھی زیادہ بدتر ہے
جی بالکل
کیوں کیوں کہ ہے نا انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بھی تو بیٹی ہے وہ بھی تو کہیں سسرال میں جائے گی اگر اس کے ساتھ یہ ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی
جی بالکل صحیح
مگر یہ سوچتا نہیں ہے کوئی بھی
بالکل دیکھو مطلب جو میں نے آپ کو بات بولی جہاں پہ مطلب جو مطلب میرا علاقہ ہے نا اکثر میں نے اس علاقے میں دیکھا کہ جو ہمارا ڈسٹرک ہے ڈسٹرک ہے اسٹیٹ جو ہمارا ہے
جی جی
اس میں مطلب وہ کوئی نہیں رہا کہ جہاں پہ کبھی کال لڑکی زہر کھیتی کھااتی ہے کبھی خود کو پھانسی دے رہی ہے کوبھی کچھ اور کر رہی ہے مسئلہ کیا ہے جب وہی وہی بات میں نے آپ کو بولی کہ جب اس کا مطلب پھر سرچ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا اس کو مسئلہ کیا تھا پھر جب دیکھ رہے کہ اس کو یہی سسرال میں یہ کچھ کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہوتی تھی جس وجہ سے وہ مطلب مجبور ہو جاتی ہے وہ سب کرنے میں
کیوں کرتی ہے وہ کیوں کہ ہے نا ماں باپ کو وہ کہاں تک سمجھائے ماں باپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں وہ سے کہ ہوتا ہے ایسا سدھر جائے گا سدھر جائے گا عقل آ جائے گی بہت سے سدر جاتے بہت سے نالائق اللہ انہیں ہدایت دے سدھرتے نہیں
جی
کیونکہ ہر جگہ بس سب توبھر آپ نے ایسا چھیڑ دیا ہے کہ میں ایموشنل ہو گئی
جی
کیونکہ ایک لڑکی کا درد کوئی بہت کم سمجھتے ہیں آپ نے سمجھا مجھے اچھا لگا آپ نے اس کے بارے میں بات کی کہ جتنی میری بات ہوئی ہے مجھے ایسی کسی سے میری بات نہیں ہوئی اس بارے میں
جی
تو آپ کے کیا ہوا ہے یہاں پر
جی
آپ کے ڈسٹرک میں آپ بتا دیتے کہ ہمارے یہاں پہ ایسا ہوا ہے
دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ جب یہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی ہے
جی
ماشاء اللہ شادی تو ٹھیک ٹھاک سے ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بیٹی کی کے لیے کیا کر رہا ہے
سب کچھ کرتا ہے
وہ خون پسینہ ایک دن رات ایک کر دیتا ہے کی کیونکہ مجھے بیٹی کو شادی کرنی ہے مجھے کل بیٹی کو کوئی تھانہ نہ مارے
نیشا
پھر جب اسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے جب اس کو کچھ مطلب ایک سال دو سال سسرال میں ہوتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اگر اس بچارے ن مطلب کچھ لایا نہیں ہو اس کو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ تانے دے رہی ہے آپ نے وہ نہیں لایا آپ کو یہ نہیں آیا آپ کو وہ نہیں آتا ہے یہ نہیں کرتی ہو آپ کیا کر رہی ہو میرا ماننا ہے کہ دیکھو کیا جو کوئی بیٹی ہوتی ہے وہ کم سے کم تیس سال پچیس سال ا گھر میں رہتی ہے
بیس
اس کو تب تک یہ پتا ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ ہوتی ہے اس کو اس کا ماحول پتا ہوتا ہے یہاں کا رہنا سہنا کیسا ہے ہاں مطلب بعد کیسے کر رہے ہم اڑنا بہنا بیٹھنا کیسا ہے ہمارے گھر میں
ہوں
جب تیس سال ہو گئے اس کو اس گھر میں اس کو اسی کا سب کچھ پت ہوتا ہے
جی بالکل ہوتا ہے
تیس سال کے بعد جب اس کی شادی ہو رہی ہے اس کو وہ گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جانا پڑتا جہاں پہ اس کو مانو اس ٹائم مطلب پتا نہیں ہوتا ہے یہ ہے لوگ یہ کون لوگ ہیں کیا ہے مطلب اب
اجنبی بالکل اجنبی رہتے ہیں ہاں
بالکل صحیح اب جب وہ وہاں پہ ہوتی ہے تو جب اس کی مطلب دو دن کے بعد چار دن کے بعد ایک مہینے کے بعد اٹنا ہوتا ہے وہ بیچاری جب وہاں پہ کچھ پکاتی ہے کچھ مطلب کھانے کو بنا رہی ہے اس کو ان کا وہ کھانا پینے کا حصہ سب پتا نہیں ہوتا ہے یہ کیسے کھاتے کیسے پیتے مجھے ان کو کیسے دینا ہے یا یہ لوگ کیسے بات کر رہے کیسے نہیں
جی سر آپ نے بہت اچھا ٹاپک چھوڑا ہے دیکھو جب پہلی بار کوئی لڑکی سسرال میں مناتی ہے اس کے ہاتھ کاپتے ہیں
جی
کیوں کیوںکہ ہے نا پت نہیں کیسا بنے گا یہ کیا کہیں گے لوگ کیسے کھائیں گے
کچھ مجھ سے گڑبڑ نہ ہو جائے کچھ نمک تیز نہ ہو جائے کچھ وہ نہ ہو جائے اس سوچ سوچ میں اس کا دماغ بھی زیادہ کام نہیں کرتا
جی بالکل
یہی ہوتا ہے بس اسند میں کسی کو ماشاء اللہ سے اچھی سسرال مل جاتی ہے کسی کو اتنی خراب مل جاتی ہیں کہ وہ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے
بالکل صحیح دیکھو کیا ہے کہ کسی کو ایسا سسرال مل رہا ہے نا اس کو لگ ہی یہ رہا کہ میں سسرال میں ہوں اس کو لگ رہا ہے کہ مھے یہاں پہ اپنا ماں باپ چاہے کسی بچاریے کو ایسا بھی مل رہا ہے کہ وہ بول رہی ہے کہ کاش میں نے شادی کی نہیں ہوتی ہے
ہاں میرے ماں باپ یہاں شادی نہیں کرتے
اور اللہ کی کیسر میں نے اتنے اتنے مطلب بہنوں کو بھی دیکھا کہ جو بولے میں نے شادی کیوںک اس سے بہتر تھا کہ میں ماری ہی جاتی
ہاں کہتے اور بہت سی مرتی بھی نہیں ہے نہیں بہت سی مرتی بھی نہیں ہے وہ جلت وہ جاہلیت سہتی رہتی ہیں کیوں کیوںکہ اگر میں نے کچھ کرا تو میرے ماں باپ کا کیا ہوگا
بالکل صحیح اب وہی بات ا بار ہم دیکھیں گے نا
وہ تو مر جائے گی تو اس پہ اور توہمت لگا دیں گے کہ یہ صحیح نہیں ت یہ یہ کرتی تھی یہ وہ کرتی تھی یہ پہلے سے غلط تھی
اب وہیں پہ اگر ہم دیکھیں گے نا ہمارے ماں باپ بپ جو ہوتے ہیں اگر ہمیں اپنی خود کی بیٹی ہوتی ہے
بییسے
جب ہم اس کو دوسری جگہ پہ شادی کر رہے ہیں نا اس ٹائم اگر اس کو کچھ غلطی ہوئی بھی وہاں پہ ہم ان کو بول رہے کوئی نہیں یہ ٹھیک کر دے گی یہ اس کو تھوڑی ہی پتہ ہے آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنی بیٹی ہے جب وہ اسی جگہ دوسری مطلب
کوئی یہ بھی تان نہا ملتا ہے اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی کہ تیرے ماں باپ نہیں کچھ سکھایا نہیں ہے تجھے
بالکل صحیح بالکل
جب کوئی ماں باپ کا تانا دیتا ہے نا تو وہ بہت برا لگتا ہے لڑکی کو
بالکل اگر دیکھو اگر کھانا ٹھیک سے نہیں بنا اس کو یہی بات سننی پڑے گی تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں ہے
نہیں جی بالکل دیکھو مجھے آپ سب بات کر کے بہت اچھا لگا اور مجھے بہت ہی سکون ملا ہے اس ٹاپک پر بات کر کے
جی
جی جی اللہ حافظ پھر بات کریں گے بالکل ضرور اسی پہ